ہلو ہاں جی السلام علیکم
ولیکم السلام اور سب خیریت
ہاں جی سب ہے کو بتا ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا چل رہا ہے بس آپ بتائیے
میںس اللہ کا شکر کر رہا ہے آپ کے اور بس کچھ نہیں بتا س سمجا رہ ت فار وار م مو ڈو سرے برا س م دیوار مار کر گ ہاں تو مطلب سن ہی نہیں رہے ہیں سنی نہیں چھوٹا والا بھائی ہے نا میرا ہاں تو مطلب کہ صبح سے نا مطلب اب آیا گھر میں اب دوبارہ جا رہا ہے مطلب ہاتھ منہ دھو کر دوبارہ سے دوبارہ تمجھ سے کہہ رہی ہو ا تھوڑا بیٹھ جا دو بور رہی نہیں مطلب دوبارہ اسے باہر ہی جانا ہے
ہاں آج کل کی جو ہوا ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے اس سے اتنا ہاں اس سے اتنا ہیلتھ پہ فرق پڑ رہا ہے اتنا اتنے اتنے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں بچوں اور بوڑھوں پہ تو زیادہ چور بوڑوں کو تو جلدی کھینچ یہ یہ ایسا یہ ہ ہوا
ہ سیح کہہ رہی گرمی وال ت گندی د س گرم گرم ہو اس تو بچوں کے س خراب جات ف کی بڑ مطلب مننا نسلی بار ب ج شام جب تک شام میں ہوناا تب تک جانا ہی ملتا سی
ہاں انوائرمنٹ کے بارے میں بتا رہ ہوگے آپ ہاں بس یہ س ہاں میں بھی یہی سم ہاں میں بھی یہی سمجھا ج دوں اپنے گھر میں پیڑ پودے رکھو جس سے نا سے گرمی تھوڑی کم کر رہے ہاں اس سے کم رہے ہاں ہاں اپنے ہاں ہوا نہ چلے اور پانی تو ہاں پانی اتنا صاف پیو بھائی پانی تو اتنا خراب ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے یہاں تک کہ ہاں یہاں تک کہ میری طبیعت ہاں یہاں تک کہ میری طبیعت خراب ہو گئے پانی سے ہاں وہ
سکندا گہ آر بڑا ہے نا اور پانی کا تو خ فلٹر کر کے پینا چاہیے
ہاں فلٹر سے ہی پینا چاہیے صاف پانی ہی پینا چاہیے اور بر اور اس چیز سے بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ بھائی ویجیٹیبلس میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے
ہاں انجیکشن وجیکشن لگا دیتے ہیں پ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل تو تو اس وجہ سے اور زیادہ لوگ بیمار پڑ پ ب
ہاں جی ہاں جی
ز توس ہےا کہ کزج لگا رہے وہ سبزیوں میں تو لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں کوئی کھانے کی چیز میں لگا رہے ہیں اور جو ایک نان ویج چکن س نہیں
اور پلاسٹک ہاں پلاسٹک میں اتنا اتنا سب کچھ بھر دیں گے کہ پلاسٹک وہ اتنی بیکار آ رہ پلاسٹک آج کل کی کھانا بھی صحیح نہیں لگتا گرم کچھ کچھ بھی چیز باہر سے منگوائےیں کھانے کے لیے وہ
کالن بینڈ ہوئے دوبارہ اسٹارٹ ہو دوبارہ چلنے لگ گے
ہاں پلاسٹک کی بوٹل ب پلاسٹک پت نہیں کیا کیا اس کے اگر ہم اس کے اندر اگر ہم کھانا منگوا رہے ہیں تو اس سے ہمیں
اس سے ححمدم میں تو سننا ہے کہ مطلب کہ مطلب کہ ہےم کی سھا
ہاں اور یہ ہوا ہاں یہ ہوا یہ جو ہوا چل رہی ہے بچوں اور بوڑھوں کو جلدی کھینچتی
ہاں سی گال ہے یہ ل ل چل رہی نا وہ اس میں بہت گندی لگ یہ بہت مشکل سے جاتی ہے
ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے اس ہوا سے تو بچوں کا کیا حال ہو بائی بڑک ہاں بولک کا کیاال ہوگا اتنا اتنا انوائرمنٹ کی مطلب حد کر رکھی ہے کہ ورمنٹ کہیں ہوئی نہیں رکھ ات ہی لوگ پودے نہیں لگائیں گے کہیں اپنا گھر صاف ستھرا نہیں رکھتے کچھ لوگ ہوتے ہی ہیںس ہی ہیں
ہاں پڑ گب لگا ج فلا فلا تو محسوس کر س
ہاں بس یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے فون چلان اپنا اپنا کام پر جانا ہے آنا ہے کھانا کھانا سو جانا بس ہاں ن نماز نماز تلاوت کرنی ہے نلہ کا ذکر کرنا ہے نلہ
ہاں ہاں اور ہی جا رہی ہے اا آبھی تھڑی والے میںیسے ب تھوڑی شام میں ہو جائے جب جائیے کچھ ٹھنڈاھنڈا پھا لے مطلب لوڈ چیز پی لے وریڈیز کھائی پی جاتی اسی لیے ج تھا ہے ہلک فلکا کر ہاںیر مطلب نہیں اب باہر ہی رہا ا
اب وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا تمہارا بھائی کہ بھائی عید ہےید جانا ہے بائی جانا ہے
تمارے ب ا گمتا نہیں گس
مانی لگو گی کیونکہ تم روک
ہاں ب روز کرائ صحی کہیں گ والس
لیکن یہ نہیں سوچے گا وہ کہ تم بھلائی کےے گھر
ہاں اور اب ج بیمار پڑ جائے گا تو ہمیں برا لگے گا ہمیں برا لگے گا اور کسی کو لگے گا بھی نہیں یہ تو انسان کو اپنے سے ب
ہاں اس ٹائم پہ اتنی گرمی ہو رہی ہے تھا ہاں مال بھی بہت خراب چل رہا آج کی جنریشن کتنی بےیکار ہو رہ
ہاں صحیح کہہ رہی ہوں
لوگ باغ یہ ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ اپنے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں ہم
ہاں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا ہی لوس کر رہے ہیں مطلب کہ کرنے سے مب مطلب ہے ہمپ کیا کر رہے ہیں میرے کیاپ کر رہے ہیں کرنے سے مطلب
اچھائی کر ل لائک غلط کے راستے پہ چلنا ہے تو چل رہا ہے
ہاں
یہ نہیں کہ ہرن انسان سے گنااہ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر انسان سے گنا ہوتے ہیں لیکن ان کی معافیاں بھی ہوتی ہیں
ان کی معافی میں ر ہاں صحیح کہہ رہی ہے پر ہ
اللہ سے معافی مانگو گے تو ظاہر سی بات ہے معاف کر ہی
تو وہی تو وہی والی بات کر ہے کون سمج پتہ نہیں ہے انسان کو کتنا بھی سجھ لو انسان کو کہ ہم دیک خود دیکھ لیں گے سب خود دیکھ لوں گے ا اسے پتا نہیں ہے کہ دیکھ ل کب تمہاری موت کا تھوڑے پتا ہے کب آ جائے کب بنیا ہے دیکھنے کے ٹائم سے تو ملے رہ ہی نہیں نا
ہاں وہ یہ انسان یہ سوچتا کہ اب دنیا میں آ گئے ہے اب نہیں جانا کہیں بھی یہ نہیں سوچتا آخرت کی آخرت کی نہیں سوچتا وہ آخرت میں ہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا
اورکبیر میں کتنے سوال ہوں گی بھی نہیں پتا کسی کو تو ہاں ایسے تو ہوتا ہے ہاں یہ لوگ ہو رہے نا مطلب کہ بالکل ہی مان مان تو دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں اب تو آج کل تو بالکل مطلب کچھ ہے ہی نہیں کیا گے مطلب بس پیسا پیسا لگے رہے ہیں اور اپنی صحت پہ بھی نہیں دھیان دے رہے نا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اور یہ بھی م ستی کس کا لحاظ کرنا ہے کس کلی
ہاں جی ہاں جی وسے ہی چل رہا ہے اور وہی اتنا دھواں مواں ہو رہا ہے نا پتا ہے ہمارے یہاں اتنی بڑی آگ لگ گئی تھی اور دھواں ہو گیا تھا اس سے دھوئیں سے دھواں وہھی اندر جائے گا اور اس سے بیماری ہوگی پھر
ای
سانس لینے میں دقت ہو گئی تھی اور بڑے بوڑھوں کی جان سے اسی چکر میں بڑے بوڑھوں کی جان گئی ہے کہ سانس لینے میں دقت ہوئی چھوٹےھوٹے بچے بچے ہیں وہاں پہ اس سے دقت ہو اتنی لوگوں
بہت زیادہ پالوشن چ رہا ہے جگہ جگہ پلاسٹ ج ہماراری انوائرمنٹ میں مل جاتا ہے سراف کا دھواں وواں جو ہوتا ہے
پہلے کے زمانے میں کیا ہے پہلے کے زمانے میں نا اتنے پیڑ پودے ہوتے تھے اتنے ہاں
بنا رہے گ ب خوشبو آتی آتی تھی س سے آرام سے
چڑیاں چل سیتیھی چڑیاں چ مطلب چی ہو ی وہ کرتی یہ مطلب اپنا جانور رہتے تھے لیکن آج کے زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے
جہاں جہاں دیکھو گے نا تو وہاں تو میں نیٹ ورکگتاب میں بنائی ہے وہاں
گول کے بھی دھو گے نا
ہاں آواز ہی نہیں آئ گ ہے پہلے تو صبح صبح میں آ ج بھی ک اب تو بالکل نہیں آتی ہاں صحی ہے اب تو جب تم آسمان میں دیکھتی تھی تو بس ت ساری ملیں گی نیٹ ورکنگ کے بع
ہاں بس پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ موبائل نہیں ہوتے تھے
ہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مطلب سب مل جل کر ہی رہتے تھے خش اور انوائرمنٹ بنا رہتا تھامیونٹی بنی رہتی تھی بس
پیڑ پوڑے پیڑ پوڑے دی لگات رہتا کھیتی کرتے تھے لوگ با کھیتی کر کے اپنا
ہاں آپ کسی کسی کو پسند ہے پلان پلاز لگانا اور کسی کسی کو پسند ہے تو کسی کسی کے گھر میں دوگا نہیں ہوتی ہے یہ بھی چمتا ہے کوئی بھی خیال نہیں رکھ پاتا
ہاں آج کل کے لوگ آج کل کے لوگ کرتے ہیں کہ نم مطلب نکالنے کے چکر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں
اور وہی تو
پراپرٹی پیسہ ہاں پراپرٹی کے چکر میں ہاں پراپرٹی کے چکر میں پیسے کے چکر میں بھائی اپنا مطلب نکالتے ہی ضرور ہے آج کل کے زمان ہاں زمانہ ایسا ہو گیا دوست تو دوست نہیں رہتے
ہاں سی پار
ہاں جی بس یہ ہے کہ میں تو یہ حیرت کرتی ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں دوست دوست خنجر گھپتا ہے ہوتا ہے
ہاں اور صحیح کہہ رہی ہو اس لیے ماحول بھی تو بہت خراب ہی چا پتا نہیں کیا ہی چل رہا ہے آج کل تو بس جتنا ہے ان سب چیزوں سے دور رکھو اپنے کام سے مطلب رکھو تو ہی زیادہ بڑھیا اپ نےح پہ دھیان رکھو اپنے کھان پین پہ دھیان رکھو
دکھیں گے نا ہم تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو اپنے سے ہی مطلب رکھتی ہے کوئی کسی سے مطلب نہیں رکھتی
ہاں بس یہی ہے یہ ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اپنے سے ہی رکھ ہو بھائی کیونکہ کسی کےاتھ تھوڑی جا نا اکیلے آئے تو اکیل ہی جانا ہے نا ویسے بھی کیا ہے
بھیا دنیا میں آئے الگ یہ اکیلے ہیں اور
ہاں اکیلیے ہی ہے اور ماننا ک تو ہے ن تو میں بائی یہ ابر والے گلا ہو تو کو مانتی ہیں ن ے م تو بس میں یہ رکھو ہاں بول چال رکھو سلام دا اپنی ٹھیک ہے مگر ا زیادہ م مطلب کیا ہے بس زیادہ اپنے کام سے مطلب
ہاں بس پ یہ پیسہ لے کر کہاں جانا کہیں نہیں جانا کبور میں بھی اکیلے ہی جانا آنا بھی ہاں آنا بھی آئے آئے بھی ہم اکیلے تو جائیں گ بھی ہم کے انی
ہ ہاں ہاں اور تم بھی اپنے گھر میں بتا دینا سکتے بھیا کہ لوگو چل رہی ہے دور دور رہے ہیں بس
ہاں میں بھی اپنے بھائی کو سمجھاتی رہتی ہوں آپ بھی سمجھائیں بس اف
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم
علکم السلام